ہلو
سلام علیکم
وعلیکم السلام کیا خریت ہے بھائی
سب بڑھیا اپنا بتائیے
ہاں الحمد اللہ سب ٹھیک ہے کیا کر رہے ہ
کچھ نہا ادھر باہر ٹہل رہے ہیں
او گھوم رہے ہو
ہوں
موسم نظارہ اچھا ہے کیا
ہاں موسم نظارہ بہت اچھا ہے
لوگ یہ کہ یہاں اچھا ہوا ہے ہم لو یہاں تو اتنی گرمی ہے اتنی گرمی کہ ہم بتا نہیں سکتے ہیں
نہ ادھر تو ہوا ہوا چل رہی ہے
ہاں رہا تو م کاا گاؤ ل علا کا نہیں ہے تو رہا تو ہوا پانی ح سب آے گا ہمیں لوگ طرفنا
ہوں ادھر ہا وا پیڑ اڑ ہے ن ادھر باہر میں نکلے تو باہر میں ا اور بڑھیا ہوا چل رہی ہے
ہاں بہت اچھا ہم لوگ یہاں تو آج دن بھر اتنا گرمی لائٹ بھی نہ ابھی جا سک چلٹائی ہے
نہ تو دن بھر ہم لوگ کا بھی گرمی تھا وہ ہفتا بھی کا ا چھیکا منگنی نہ تھا
او ہو اچھا
آدمی ایک دم پاگل ہو گیا ہے گرمی سے اتنا گرمی تھا
بہت گرمی ہے اتنا گرمی ان سال پڑ رہا لا گرمی ختم ہی نہ ہو
ہاں
وہی نہیں وہ تو ہو گیا انتا مگنی
ہاں ہو گیا فون کر کے بلائش تھا میرے
ا ہ ہاں ہاں
تو گ تو گئے تھے تو دو منٹ بھی تو گھر میں نہ روک رہے تھے جلدی سے باہر نکل رہے تھے اتنا گرمی تھی
او ہو کہاں ہوا بھائی
یہی ہوا میرے بغل میرے گھر کے بغل میں نا ہاں
او ہو ہاں ہاں تو ہاں لڑکی
لڑکی ڈومری کی یہ لوگ یہ لوگ پہلے ہی جا کے چھ کا مانگنی کر دین تھا
وہ ہوتے ان لوگ کو آ جائےیں ہو ہیں ن
ہاں لڑک ہاں فون کی دوست ہے میرا وہ دوست کی طرح رہا ہے
او ہو تو اسی کے لگئے ہو گئے ہے نا تو وہیں کھانا پینا ہوگا آج تو
ہاں کھانا پینا وہیں تھا
تھوڑا موج تھا ہے نہیں
ہوں
وہیں سے پھر چلے گا مہمان لوگ
ہاں مہمان لوگ پانچ بجے شام میں گئے آئے تھے لیٹے سے آئے تھے مطلب گگارہ سڑے گگار بار بجا دن تھ تھاائم
ا ہاں ہزارہ سڑے گار ہے ہاں تو کتتا آ گا یار گرمی رمی سب آ گے پریشان ہے گرمی سے ان سوپ ف دینا
ل کا گل لڑکا کا اتنا گرمی سے ایک بکار تھا لڑکا اے سی میں دن بھر رہے والا ہ احمدباد
او ہو وہاں نوکری کرا ہے کوشش کرا بھائی وہاں
وہ مطلب پ پائپ لائن اندر گیس نہ جا س جی جی اسی کو چیک کرتا ہوائی والا انجینئر ہے وہ
او تب تو بڑے اچھا ہوگا ہے تو زیادہ ہی پیسہ کماتا ہوگا نا
بدیش گیا تھا ایکار
آواز کٹ رہی ہے بھائی نیٹورک میں جاؤ نہیں او مان بھی گیا تھا آواز کٹ رہی ہے تم ڈیلی
ہاں عمان بھی گیا تھا وہاں پھنس گیا تھا اس کو کم سیلری مل رہی تھی وہاں
او ہوو اچھا
ہاں تو اسی کے کارن وہاں سے چھٹی وٹی نہ دے رہا تھا جلدی مطلب ادھرے سے کہ گھر ار والے سب پیسہ وسا لگا کے اس کو بلائ
ا واپس آ گیا ہے نا
ہاں واپس آ گیا تھا کہ اس کے اپ ودش ودش نہ جائیں گے بدی سے زیادہ پیسہ یہیں انڈیا ہی میں ہم کماے ہیں
ہاں تو پھر کہلا جائے گا جھوٹ ہو جائے گا اتنا پیسہ یہیں مل رہا تھا
ہوں تو کہ ودش ودیش نہ آ جائیں گے
ہاں تب تو ٹھیک ہے تو کیسے پھر آیا تھا کتنا دن پر آیا تھا بھائی بدیش سے پھنس گیا تھا تو
بدش تو وہی لگا چھ مہین رہا تھا کام گ تھا لیکن سیلری کم دے رہا تھا چھ مہینے تک رہا تھا
ا تب آیا ہوگا ہے نا یہی نہ ہوا آدمی باہر جا کے تھس جا تو بڑی دقت ہے باپ مصیبت ہی ہوا ہے کہ نہ
ہ وہاں رکس بھی تھا مطلب ریت والے میں کر دی تھا کہ ذرا سا ہوا ہوا چلتی تک کہ گردن گردن اتنا بالو
وخ بت مصیبت ہے اللہ ہے بچ ہے واق ٹھیک ہے ب آ گیا
ہوں تو وہاں سے چلا آیا اور پھر یہیں انڈیا میں بڑیا پیسہ کما تو کہالا باہر جا
ہاں تو صحی بات ہے کہے ل جائے گا تو تو شادی کیا ہوگی بھائی سال اچھا یہ ب ڈے ٹٹ رکھا گیا ہے
ہ کون نا ڈیٹ کا نام میرا بتاائی کہ عید بعد
ہاں بائی تو کاچ ہی کاچی آج ہے مگنیمی چکا ماگنی میں
ہاں نا گئے تھ تھا ہم لاسٹ ٹائمہ گئے تھے ہم رفی گنج ج آے میں لیٹ ہو گئےے ہم خالی گئے تھے کہ دیکا کہ دولہا کوطلب جو لڑکا ہے اس کو مالا وا پہنا کے پیسہ وسا د
او ہو اچھا ساں ک سونا ونا انگوٹھی انگٹھی کا
چاہ براسلیٹ تو دیکھا ہاتھ میں چاندی کا موٹا ایسا
چاندی ک اگوٹھی بھی ہوگا بھائی ک اٹھ ضروری ہوگا ایسا تھوڑے
ت تو تار رہے کوئی چی کہ بھی انگٹھی نہ پہناؤ
ہے نہیں ہاں نہ پہنتا ہوا الگ بات ہے لیکن لیکن میلا ہوا تو اتاریس ہوگا ڈھیر سارے لوگ آئےتے ہیں
ہوں دو گاڑی تھی ہم لوگ
مطلب عورت مت سے ملا کے ہے ن
ہ نورت مرت سب ملا کے
ا ت پ چھ ہی آب بھائی
ہ
تو تم گھر سے تھوڑا دوری پہ گھوم رہے ہو کاچی بھائی
ہاں گھر سے باہر ہی تھے
ہاں نہیں
ہوں بورنگ پہ آئے ہوئے ہیں بڑے کے ابا کی بورنگ پہ ہیں
او تو راتوں میں کچھ کام ہو ہے کبھائی
ا ادھر سےھر نیٹ ورک سلو چل رہا تھا ادھر تھوڑا سا گاؤں میں اندر تو ادھر چلے آئے
ہ نہیں روڈ روڈ بند گیا ن تم لوگ تراس
ہاں روڈ ووڈ سب بن گیا
اب تو کوئی دقت نہ ہے اور جو تیار اور ا با ہے جو درغت کا تیاری کر ان کو ہوا نوکری ہاں
دو بار تین بار تو دروگا میں وہ آدھا آدھا نمبر سے چھنٹ گئے
بار بار وہ بچارے چھٹیے جا رہے ہیں یار بچارے قسمتی ہے تو کیا کرا ہیں بھائی ابھی
ابھی تو کچھ نہ کرے ہیں ہ لاسٹ اب کاچی کہا جائے وہ دیک پاسپورٹ میرے ساتھ بنوا لیین ہے اب لاسٹ کہ کی ہوم گارڈ ہے ہوم گارڈ کا بھی دوڑ اڑائے والا کیش کی یہ دھ لے رہے ہیں اگر ہوا تو ہوا نا تو پھر بھی ج جے
او ہو تو بدیس کا کر کے جا گے بھائی کچھ کام وم سیکھی نا وہ تو کبھی پامم نہا سیکھے سے
نہ نہ کام وم سھی نا وہ پائپ لائن فٹر والا کام کرے
او ہو تو اب والا ایگزام نہ دے گا
نہ بنا وہ سب د روگہ و روگا کے چکر میں اپنا رہے گا
ہ
آپ سادی شدہ ہوگیا تو کچھ کما کر نا ہے
صحیح بات ہے ایک سال ہوئیے کہ نہیں ای س دھیے تو اب
ہو گیا تھا اب کب تک بیٹھا رہے گا
صی بات ہو بائی تو کون چلاوا ہے بھائی خرچہ پانی
چھٹکا پائی و ہوں
تو لوگ سب یہی ہے
سب ملے جلے ہیں مطلب بڑے والے چھوٹے والے سب مل کے چلا رہے ہیں اس کا
او ہوو ہاں تو اب کتنا دن چلاوے گا کوئی بھی
ہوں بڑا والا بھائی بدی میں ہے پانو یہ انڈیا میں وہ بھی بدیش اپنا جائے گا
وہ بھی آ گیا انڈیا بدس سے
تو شادی کے ٹائم ن آیا تھا اس کے بعد گیا کہاں
وہ پھر نہ گیا
ہ وہی سہنسک ہ جہاں میرے بہنوں ہی وہیں گاڑی چلا رہے ہیں اڑیسہ میں
ا بھی گاڑی چلاوا ہے
ہوں ابھی گاڑی نہیں چل رہا ہے
تو ان کی بیوی لوگ کہاں ہیں دونوں
بیوی ابھی یہاں ہاں دلی میں
پا وہاں کون رہا ہے
دلی میں نا فانوں کا ریئل سسرال ہے
آ ج تو کونوشادی ہوا تھا بھائی
س لڑکی رہے والی خاندانی سے ہے رننے کی
راننے کی کون راننے ادھر جن لوگ
ہاں آپ کا ہاں سلگسرا نہیں ا سمروکھوں کے م سمروکھا جو لڑائی ہوئے نا ارے پانو ب کی وائف تو جوہ آ پی کے دولہاق اس کے مما لگئے
رشتے دار میں ہوا
ہاں رشتے دارے میں لیکن شادی ہوئی تھی پیرو سے مطلب ا لڑکا کے ب سسرال اس کا بھائی جو ہے نا
ہاں ہاں
اس کے سسرال سے شادی ہوئی تھی برات ورات وہیں گئی تھی ابھی مائکے میںین ان کا وہاں دلی میں فرید آباد میں
تو ان لوگ کا پورا اپنا گھر اور ہکا کے ڈرا میں رہا ہے
نہ نہ گھر ہے کہ
ا بھائی تب توول دی میں اچھا ہی جگہ ارے کو کرے اس کے باپو کو
ارے باپ بہت پڑھا لکھا جی یہاں ٹ ٹرین کی ٹکٹ بنوائےئے تھے نا
ہاں
تو ہم ہم میرے بوللی تھا بھیا بھیا کہ بنا ونا دیجے لک کے جو کاؤنٹر ونٹر پہ دیا جانا ہے دے دیجے تو ہم بلا سلائی ہم بھر رہے کہیں کہ تو بس میرے بتاتا جا پڑھ پڑھ کے کہ کون کون چیز ہے اس کے بعد سب ہم بھر لیں گے
وہ مت
کہ ہم پڑھ کے بتاتے ہیں ٹوٹل چیز وہی بھر لی
تو سوچ کے کتنا پڑھائی لکھائی کا فائدہ
بھائی بھی اس کا بڑھیا ہی پوسٹ پہ ہے کچھ نوکری وکری کچھ پرائے مطلب بڑی بڑی جو کمپنی نہ ہوا ہے اسی میں اسی میں مینیجر انیجر ہے
مطلب فرید آباد ہے گھر آپ تو نہ ہے ن وہ بلب گڑھ ہم جان رہے ہیں بھائی ہم لوگ کا کالج ادھر ہی ن تھا بی ایڈ والا
ہم بھی گئے تھے بللم گڑھ تو میرے بھا بھی بولی تو مار تھا تو آیا تھا
تو کرب گئے تھے بھائی تم کہے کے لیے کب گیا ا تھا تم بلب گھر
پلم گڑھ گئے تھے یہی شادی کے مطلب دو تین مہینے کے بد بھابھی وہیں تھیں دلیی تھیں
او ہو تو کہ ن تم گے تھے
ا دو اس کے ساتھ گئے تھ یہ لڑکاوا جو ہے نا ہاں جو اچھے کا مانگنی ہوا اسی کے ساتھ گئے تھ کچھ کام تھا آج کل دو دن کا بلم گڑھ کا تو وہی ساتھ لے گیا تھا
اس کا گھر ہے کا وہاں تم نے دوست کا
نہ نہ
اچھا کمپنی کے تو شرو گئے ہو گئے ہے ن بول نہیں تو ا بھائی تو اس کا جو جس کا بھی رشتہ لگا اس اس کا بات ہے
ہاں ہاں اسی کا بات ہے مطلب اس کا کمپنی میں کچھ یہ ہو گیا تھا تو گھر آیا تھا وہ چھٹی میں تو اس کو کپنی والا بولیس کہ ایمرجنسی آپ کو جانا پڑےا ٹکٹ بنوا رہ تھا تو دو دن کا کام ہے فرید آباد میں آپ آ جائیے گا دو دن کے بعد اپنا گھر آ جائیے گا تو کہس کہ ہم دو آدمی کا
او ہ تو کہاں رکے تھے بھائی تم لوگ روم ووم لگتے تو پورا مزہ کیا ہوگا بھائی گھومے ہوگا ہے نہیں گھوم لیے پورا
ہ دلی الی سے آپ گھومیں ہاں ٹرین سے ہے مہ بودی سے
کب تو کیا تھا بھائی ہمیں پتا بھی نا
خانو بھائی کی شادی ہوئی تھی کیا بقرریید بعد ن
ہاں ہاں
محرم میں وہ آیا تھا جرے محرمہ بعدیاں تھیں
او ہو ابھیے نزدیکی میں گیا ن بھای تو دللی میں کہاں کہاں گھوما بھای
ارے کہاں انڈیا گیٹ یہی سب گھوم لال کلاہ قطب م نہ رہی سبھوں گا ہم کیا گئے
سب تو گھوم لیے لیے ت سب تو خوبصورت جگہ ت اب گھوم لیے تو آتے کیا کرتا
اب پہلے بھی گئے تھے گاڑی جو بھائی کونین بھائین کے ساتھ گاڑی پہ تھے تو وہ سسد بھون لال قلعہ دللی کا قطب مینار
مطلب تم سب گھوم لیا ہے ن بھائی چلو تب اچھی بات ہے گھومنا بھی چاہیے اور سب گھر میں سب ٹھیک ٹھاک نہیں
ہ ہاں وہ سب گھر
آواز کاٹ رہی ہے بھائی تری کہاں ہے ہے ن ہمیں لوگ سب ٹھیک ٹھاک اپنے ٹھیک ہے بھائی پھر بات ہوگی ان شاء اللہ کریں گے
ہاں ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ٹھیک
ٹھیک ہے بھائی اللہ حافظ
ٹھیک ہے اللہ حافظ